ہم دو چگ کے حرام
وعلیکم السلام جی الحمد للہ آپ کیسے ہیں
ٹاپک بتائیے آپ کا
میرا ہے فیملی ہے کھانا ہے سفر ہے آپ کس پے ٹاپک پے بات کرنا پسند کریں گے
فیملی میں بتائیے آپ کے بچے کتنے ہیں
میرے دو بچے ہیں میرے ایک بیٹے کا نام عبد الحد ہے اور ایک کا نام ہے ارحم
ماشاء اللہ بہت ہی پیارے نام ہے
جی سبحان اللہ الحمد للہ جیسے نام ہے ویسے میرے بچے بھی پیارے پیارے ہیں اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے
بہت ہی ان کو دونوں کو ماشاء اللہ بہت ہی اچھی
جی جی جی انشاء اللہ امین اور بتائیے آپ کا کیا چل چل رہا ہے آپ کس
جی جی پڑھتے ہیں بچے میرے ایک تو میں یہ اور ایک تو ابھی جیسٹ ہے تھری منتھ کا ہوا ہے
اچھا خوش ہیں اپ ٹھیک ہے نہیں چل رہی ہے میں بھی ابھی جی جی بتائیے میں اب فیملی کے پاس آیا ہوں اور
ہیلو
میری ایک پیاری سی وائف ہے اور دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں
جی جی جی اچھا چلیے اچھا اللہ پاک ان کو سلامت رکھ
اچھی ہیں اور میری ممی پاپا بھائی بہن یہ سب ہیں
چلیے آپ کی جوائنٹ فیملی ماشاء اللہ
جی جی جی
چلیے آج کیا آج کے اور سب ٹھیک ہے موسم اچھا ہے گھومنے والا کہیں گھومنا چاہیں گے آپ
کہیں گھوم آئیے موسم کا مزہ لیجیے
ہاں ارے چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کرنا تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے نا تھوڑا بچے میرے بڑے ہو جائیں پھر جائیں میرے ہسبینڈ بھی کیا ہے نا باہر رہتے ہیں اس سمے تو اسی لیے نہیں جا پاتے اور رہتے رہتے بھی ہیں تو ان کو تھوڑا ہم لوگ کے لیے ٹائم
کام چور ہوں گے اپ کے ایجنڈ اپ کو لے کے نہیں جاتے لگتا ہے
نہیں نہیں میرے ہسبینڈ جو ہے نا تھوڑا مصروف رہتے ہیں موبائل میں ان کا کام وام چلتا ہے نا اس وجہ سے وہ نہیں جا پاتے ہیں
کام چور ہے جو لے کے نہیں جاتے
آپ کا کھانا وانا ہو گیا
ہو گیا کھانا پینا ہو گیا
نہیں ابھی جسٹ ہو گیا ابھی جب وہاں نہیں نہیں بنا ہے نا ہمارے یہاں ابھی بریانی اور چک چکن کی بریانی بنی ہے نہیں بریانی بنی ہے چکن کا چکن کی بریانی اور رائتا بنا ہوا ہے ہاں ہماری بھاابھی گھر میں دعوت ہے آج اور ابھی بس نماز پڑھیں گے ہاں ہماری بھابھی کے گھر میں
کوئی اسپیشل ڈ ہے کیا آج کوئی اسپیشل دن ہے کیا آج اسپیشل ہے کیا کچھ اسپیشل ہے کیا جو دعوت ہے آج
کچھ اسپیشل نہیں ہے ہماری فیملی میں بھیا لوگ آئے ہوئے تھے تو اسی لیے بھابھی نے دعوت کی ان کے تو خیال میں سب کی
ماشاء اللہ برکت دے آپ کی بھابی کی نہیں برکت دے ان کو اور ہی خیر خیر اور بھی اچھا ملے ان کو
جی انشاء اللہ انشاء اللہ پت ہے کیا ہے مہمانوں کے آنے سے بہن بیٹیوں کے آنے سے گھر میں برکت ہی ہوتی ہے
مہمانوں کو تعالی انہیں کہاں مہمان بھیجتا ہے جن سے اللہ خوش ہوتا ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے یہ نعمتظ ہے کسی جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں لوگ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں منہ بن جاتا ہے ان کا پر یہ نہیں جانتے کہ مہمان آنا ایک اللہ کے میں دنیا کا ہر آئٹ
اللہ کی رحمت ہے اچھا فش فرائی چکن فرائی بنا لیتے ہیں
سب بنا لیتے سب صرف سب تیل میں ڈال کے فرائی کرنا ہے
آپ اپنی وائف کو پھر بنا بنا کے کھلاتے ہیں یہ کھانا وغیرہ
ارے وہ تھوڑا ڈیٹ ٹائپ کی ہے کھانے لائق نہیں ہے
اچھا اچھا چلیے ہو گیا اللہ پاک ان کو بھی اچھا کر دے اور آپ کو بھی دماغ دے
اچھی ہے نہیں بہت اچھی ہے وہ بہت نیک دل عورت ہے دریا دل عورت ہے وہ
اچھا
بول رہا تھا بہت ہی اچھی اور بہت ہی ا کیا کہتے ہیں جس اور دیکھ بھال والی عورت ہے وہ
اچھا
اور بتائیے کام وام چل رہا ہے اچ سے کام وم چل رہا ہے آپ اچھا سے
کچھ نہیں فری آئی تو اب
اچھا فری ہیں آپ اس سمے چلے ہو گی اللہ کے اللہ کے راستے رتے میں جائیے نماز پڑھیے
ہاں نہیں نہیں صحی بول رہہے ہیں پڑھتے ہیں مطلبس نہیں ہے
اپنے بس اپنے اب اب اپنے بچوں کو ہاں اپنے بچوں کو اچھا کی سلاح سیکھ دیجے ان کو اپنی فیملی کی امپورٹینس سمجھائیے کھانے کا مہتو سمجھائیے ان کو گھمانے لے جائیے اپنے بچوں کو ٹائم انویسٹ کیجیے
نہیں نہیں ان کی مدر ہے نا سب جگہ ان کو گھماتی رہتی کہ ان کو ا سیکھ دیتی ہیں ہ ہاں وہ کیا وہ پورا م
ہے آپ کی میں دک وہ ذمہ داری ہے کہ مدر وس کی ذمہ داری ہے
نہیں ہے نا ان ان کی ضرورت پورا کرتا ہوں باقی محنج وہ کرتی ہیں میں پورا وقت کرتا ہوں میںین ایج کا کام ان کا ہے
آپ کو بریانی پسند ہے کھانے میں
بریانی بھی کئی پرکار کی ہوتی ہے حیدرآبادی مراد آبادی فیروز آبادی دلی کی
ہاں تو ہو گیا ابھی جہاں رہتے ہو وہیں کی مل گی نہیں ہاں تبھی جہاں رہتے ہیں وہیں کی ملے گی ہر جگہ کی تو ملے گی نہیں آدمی
نہیں نہیں وہ اسٹائل ہوتا ہے وہ بنانے کا وہ تو کوئی بنا سکتا س اسل سے
ہو گیا ا اپنی وائف میری ٹھیک جائے گی تو وہ بھی کھلا دے گی ابھی بند ا نہیں ہے ٹھیک جائے گی دیکھ دیکھ کے
انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ
چلی اور آپ کے بچے لوگ ٹھیک ہیں
جی سب بچے میرے ماشاء اللہ ہاں ماشاء اللہ سب میرے بچے اچھے ہیں بس ابھی اسکول سے آئے ہیں کھیل کود رہے ہیں ابھی ٹیوشن کا ٹائم ہو جائے گا مدرس ڈے کا ابھی تو میں شوق اٹھا ہوں سو رہا تھا سو رہا تھا
رات میں نہیں سوتے ہیں کیا آپ
رات کو مجھ کو دو تین بجے نیند آتی ہے تو سو نہیں پاتا نیند نہیں آتی
یہ تو گندی حالت ہے آپ کی آپ کے یہاں آپ کی باڈی کے ہارمون سائیکل بگڑ جائیں گے آپ ایسے جاگیں گے کہ اللہ پاک میں رات کو نہا سونے کے لیے بنائی ہے رات میں ہمارے آرگن ریپیئرس ہوتے ہیں اور ہماری ساری باڈی ہیل ہوتی ہے تو
فیملی میری جگتی رہتی ہے گھوم پھرتی رہتی ہے
ہاں تو آپ کی فیملی میں کی بھی ہے اچ عدتیں ہیں اس کو سدھاریے نہیں تو نقصان ہوگا پھر آپ لوگوں کو
ا میرے سسرال س تھوڑا میرے س سرال سائٹ والے تھوڑا بہت لیٹ تکتے ہیں میرے گھر سے آج تو جلدی سے ہو جاتا تو سسرال والے لیٹ س ہوتے تو وہی ہو گیا وہ سسرال میں آئے ہیں تو یہاں لیٹ ہو جاتا ہے
اچھا اچھا اچھا تو آپ سو جائیے نا آپ کی کسی کے ساتھ جگتے ہیں آپ اپنا آپ کی صحت کی کی خراب کرتے ہیں
نیند نہیں آتی کان کے پاس کیں کیں کرتے ہیں اللہ کرتے نیند نہیں آتی گھر میں اپنے روم میں چلے گئے تو ہلہ
ارے یہاں اے سی ایک ہی ایک ہی کمرہ ہے مطلب ہاں اے سی ایک ہی روم میں لگی ہے نا باقی یہاں اوپر والے پنکھا رکھتے ہیں تو گرما گرمی لگتی ہے
اچھا اچھا اور آپ ناشتے میں کیا کھایا تھا آج آپ نے
جی
کیسے
آپ نے ناشتے میں کیا کھایا تھا آج آج آپ نے ناشتے میں کیا کھایا تھا
پوہا کھایا تھا حلوا کھایا تھا وہ بھی کس نے بنایا تھا سوادشٹ بہت ہی لذیذ
اچھا
پن اور دل دونوں
آپ بھی بنانا سیکھ لیجیے کھانا وانا کچھ اپنی وائف کے لیے بنا کے ان کو خوش کر دیا کیجے
نہیں با بس سب بنا لیتا ہوں بنا آتا نہیں ہوں بنا سب لیتا ہوں
مل جس سے بنتا ہے نا وہ بناتا ہے جس سے نہیں بنتا نا وہ بولتا ہے کہ میں بنتا ہے بناتا تو نہیں
بنا بنتا ہے بن آا نہیں سمے نہیں ہے
اب ہوگا دھیرے دھیرے بناؤں گا بنانا اسٹارٹ کروں گا دھیرے دھیرے
پ نہیں رہنا چاہیے نا اپنے لیے کھانا خود سے بناے رہینا چاہیے
نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اب شادی ہو جاتی تو وائف لوگ اچ اچھے اچھے ڈس بنا کے کھلاتی ہیں ہمم اور اور کیا چاہیے
ہاں چلیے اللہ کا شکر ہے کہ ہاں میرا چھوٹا بیٹا تو سو رہا ہے ابھی
کانا بئے گا اب کھانے میں
اب ظہر ہونے کے بعد ہی ہمارے یہاں کھانا کھاتا ہوتا ہے ہر کی نماز ہونے کے بعد ہی جی جی جی جی جی ناش دیر ہوا ہے نا ہم لوگ کا اس لی چلیے اللہ آپ سے بات کر کے ہو گیا وہ اپنا مینج کر لیں گے
کلانے کیا اور کچھ لوگوں کو بھوک لگی ہے پر ہو گیا
کھانا تیار ہے اب جس کو بھوک لگی وہ کھاتا جائے اور اور چلیے اللہ کا آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کے اچھا لگا اللہ پاک کو خوش رکھے دوبارہ آپ سے بات کرنے کی تو فیک عطا فرمائیں اللہ پاک
بائے جی جی انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ حافظ
جی